ہیلو سلام علیکم
ہیلو
سلام علیکم
سلام علیکم سلما جی بتائیے کیسی ہیں
اور سب
اور سب بڑھیا ہیں
ہیں اور سب خیریت ہے
سب خیریت ہے اپنا بتائیے
اور بتائیے آپ کی امی ابو ٹھیک ہیں
سب ٹھیک ہے آپ کی گڑیا ٹھیک ہے
ہاں گڑیا ٹھیک ہے فیور تھا ابھی
اور اچھا اور سوہر اوہر کا کام وام کیسا چل رہا ہے
ٹھیک ہی چل رہا ہے کام دھندہ بھی تو ٹھیک
اچھا پہلے آپ کے سوہر سعودی میں رہتے تھے ناں
ہاں سعودی میں رہتے تھے میرے سوہر اب تو گھر پہ ہی رہ رہے ہیں گھر پہ ہے کپڑا دکان ہے
اچھا
تو یہیں پہ بزنس میں بولتے ہیں کیا آ جائیں بچے لوگ کو ساتھ بھی ٹائم میں اسپینڈ کر جی
تو بزنس ابھی اچھا چل رہا ہے
ہاں ٹھیک ہی چل رہا ہے ابھی
ہاں
لگن وگن میں تو پورا چلتا ہے بڑھیا
اچھا چلیے اچھا اللہ کا دعا سے چلنا چاہیے ہے نا
ہاں اللہ کہ لاک لاک طرح کہ یہاں تک پہنچ پائائے ہم لوگ
ہاں ہاں
اور سب آپ کے ابو ٹھیک ہیں
ہاں وہ ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ بھی یہ اگر بتی بنانے والا بیڑی والا سب کام آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا وہ
ہاں کرتے ہیں میرے محلہ میں نا سب کرتی ہے
سب کرتی ہے تو جو بناتے ہیں تو سارا مٹیریل وہیں سے لاتے ہیں یا دکان سے خریدتے ہیں
کچھ لوگ دکان سے خریدتے ہیں کچھ لوگ کو وہاں سے لاتے ہیں
اچھا
ہاں بناتی ہیں یہاں کی جو ہے نا ہم لوگ کو محلہ میں سبھی بناتی ہے
آپ بھی کرتے ہیں نا
ارے ہم بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی گھر پہ رہے تو میری
اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے انکم ہو جاتا ہے اس سے اچھا پیسہ
ہو ہی جاتا ہے کچھ ہم کو دیکھ کے
امی امی زیادہ کرتی ہوگی نا آپ کی
ہاں امی جان کرتی ہے
تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک دن میں اگر ہم بناتے ہیں چار بنڈل بیڑی تو کتنا کما سکتے ہیں ویسے ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں
اچھا ایک چار بنڈل آپ کو بناتے ہیں نا تو آپ کو نا آپ کو تو پکا ہے کی چار پنڈل بیک جائیں گے کبھی کبھی بیک گیا سیل ہو جاتا ہے
ہاں ہاں
ہاں
چار بنڈل میں کتنا پانچ روپے دیتا ہے یا تین روپے دیتا ہے
پانچ روپئے سیل کرتی ہے
اچھا پانچ روپے سیل کرتی تو اگر بت تی بنانا زیادہ آسان آپ کو لگ رہا ہے کی بیڑی
اگر بتی بھی تو ٹھیک ہے اگربتی صرف بنائیے سکھائی ہے اب اچھا سے برسات ہے تو تھوڑا سا ابھی لوس چل رہا ہے
اچھا ابھی چھوڑ دیے ہے نا تو اس کا مطلب بڑی ہی چل رہا ہے ابھی اچھے سے
ہاں
ہمم ہم لوگ بھی جانتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں شوہر بھی بولتے ہیں کچھ کرو بیٹھ کے تو پہلے کپڑا وپڑا سنے کا کام کرتے ہیں ابھی ہے تو آنکھ سے پرابلم ہو گیا ہے تو نہیں ہو پاتا ہے اب بہت زیادہ ہی یے لگتا ہے دقت تو آپ کو سوچ رہے نا کہ آپ لوگ جو بیڑی پتا سنے ہیں تو ادھر آپ کے ایریا میں ہوتا ہے تو آپ سے اسی لیے فون لگا پوچھیں یے کیسا کام ہے نہیں ہے
ہم لوگ کو سموہ کا ایس ای جی چلتا ہے ایس ای جی کے تھرو ایسے ہم لوگ یے پتل جو بنتا ہے نا تھالی
ہاں
پوچھتا ہم لوگ مشین خرید لیے ہیں تو اسی میں ہم لوگ سوری دس گوہ ہیں مہلا تو سبھی لوگ مل کر بناتی ہے اور ہم لوگ بیچتے بھی ہیں
سموہ میں سے نا
آ سموہ کے مادھیم سے یہل نکالے ہم لوگ ڈیڑھ لاکھ
کتنا لگا مسین کو خرید نے میں
ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ میں مل گیا
ایک لاکھ میں مل گیا
ہاں تو ہم لوگ کو ہو گیا چار پانچ سال جب سے ہم لوگ سوہ بنے تھے نا
ہاں ہاں
تو میرا سمو کا نام ہے افسانہ سموہ تو ہم لوگ کا سمو کا اچھا چل رہا تھا کام سارا کام تو ہم لوگ کو اتنا لون دے گیا اور ہم لوگ نکال کر کما بھی ہم لوگ اچھا سے سارا کام گھر کے ناشتہ کھانا بنا کر دوپہر میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں وہ بنانے کے لیے اور دکان میں دے دیتے ہیں
اچھا
اور اسی سے سودد بیاج بھر بھی لیے
او تو اچھا بھی چل رہا ہے نا
اچھا چل رہا ہے
ہم بھی سوچ رہے ہیں کچھ تو سب ابھی دسوں مل کے کام کرتے ہیں اس مشین میں
ہاں دسو مل کر ہم لوگ کرتے ہیں کبھی وہ بنائی کبھی وہ بنائی
تو سب پیسہ بانٹتے ہوں گے نا برابر برابر
برابر برابر سب پیسہ بانٹتے ہیں
ہم لوگ بھی کہ پتاہ کریں گے ہم بھی ایے
ارے محلہ میں نکلیے گا تب تو جانیے گا کچھ لوگ کہیں کہ ہم لوگ میں نکلنے نہیں دیتی ہم لوگ ہے نہ آج کل کے ہیں تو ہم لوگ پہلے کے بولتے ہیں سہر لو کہ نہیں نکلو باہر میں نہیں نکلو تو باہر میرے سوہر بولتے ہیں کہ اتنا پڑھی لکھی ہو
نہ میری ہمیں بول تی ہے کہ نکلو باہر دیکھو دنیا میرے شوہر بھی بولتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے باہر نکلو پلو رکھتے ہی نکلتے ہیں نا ایسے تھوڑو نکلتے ہم لوگ کام ہی نہیں زیادہ نہ کام ہم لوگ باہر جائیں گے لوگ لوگ تب پہنتے ہیں تو نقاب بھی نہیں پہنتا ہے ہم سوٹے پہن کے اور ایسے نکلتے ہیں ہمیشہ برکھا نہیں پہنتے ہم لوگ
ہم بھی نہیں بھرکا پہنتے ہیں اتنا بھرکا پہن کے جائیے گا نا ہر جگہ پہ تو نہیں اچھا لگتا ہے کام کرتے ہیں تو کام کرنے والے ہیں تو ہر ایک جگہ پہا بھرکا ٹھیکنے نا لگے گا
ہاں ہاں
ہ تو اسی لیے انیں لوگ کا جیسا بننا پڑتا ہے نا سب
ہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ کرنا تھا بزنس بزنس تو وہی پوچھ رہے تھے کیا کرے ابھی ہم جو
اچھا کہجیے ایس ایس جی میں ہے نا آپ سموہ میں
ہاں ہاں
ہاں تو بات کیجیے وہاں جو ہوگی نا سکر مہلا اس سے بات کیجیے کہ ہم لوگ کو کچھ کام کرنا بزنس کرنا بزنس کرنے کے لیے لون دیتا سکا آپ ج پہلے ایک لاکھ دو لاکھ کا آئے گا پانچ لاکھ کا آئے گا دس لاکھ کا آئے گا لون ملتا ہے
اچھا
ہاں تو آپ پوچھتے ہیں کہ سموہ میں بہت سہایتا کرتا ہے کہ اس سے بزنس کرنے کے لیے کوئی کوئی ٹریکٹر خرید لیے ہیں جیسے ابھی کھیتی کا سیزن ہے تو ٹریکٹر
نہیں دیدی اتنا ہم لوگ نہیں خرید پائیں گے حیثیت اتنا نہیں ہے ابھی اللہ خدا بھی دیں گے تو صحیح ہے لیکن ابھی اتنا نہیں کر پائیں گے ابھی شوہر کا بھی ابھی میرا طبیعت تھوڑا صحیح نہیں تھا تو ان میں پیسہ بڑ گیا
ہاں ہاں ہاں صحیح ہے لیکن آپ سمو میں جڑے رہیے ان سمو کے مادھیم سےآپ لوگ کو فائدہ ہوگا بہت ہیلپ کرتی ہے سموہ میں جڑنے سے ہاں سب آپ کی باتی ٹھیک ہاں بارش ہو رہی ہے
ہاں جی
ہاں باجی آپ کی کیسی ہے
ٹھیک ہے
اچھا بہت ہم بھی بہت دن سوچ رہے تھے کال کرنے کے لیے آپ کو شکریہ بہت بہت شکریہ کیوں کہ آپ کال کر دیے هم سونچ
آپ کو بھی بہت بہت شکریہ بہن جی
اور سب بتائیے
اور سب خیریت ہے جی طبیعت تھوڑا خراب رہتا ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ کتنی پیاری لگ رہے تھے ڈی پی میں بہت پیاری لگ رہے تھے
کیا
بہت پیاری لگ رہی تے آپ ڈی پی میں میرے شوہر بول رہے ہیں کہ آپ کی آپ کی آپ کے دوست ہیں سو بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ گنے لگے
اچھا ماشاء اللہ
اور ہولے ہاں ہاں پوچھتے ہیں بچپن کی دوست ہیں بولے ہاں ہے کلاس میٹ تھے ہم لوگ
کیا
بول رہے تھے بچپن کی دوست ہے آپ کی ہم بولے نہیں بچپن کی دوست ہیں کلاس میٹ تھے ہم لوگ
اچھا
اور یہ ای آئی والا میں کام کیجیے ٹھیک ہے سر سے آپ بات کیجیے گا وہاں جو پچھلیے بار آپ کام ٹھیک ہے نہ
ہائے
تو بات کر لیجیے وہاں پہ کی سر مجھے بھی رہنا ہے تو فارم فل ہو رہا ہے لنک آ گیا ہے
پیسہ بھی تو بہت کم دیتا ہے اس میں
کم دیتا ہے ایک دم چھ سو میں پورا کھٹاتا ہے
بتائیے چھ سو روپے کچھ چیز ہے ابھی کل ریٹ میں
ہوں
اور آپ کے شوہر اگئے ہیں اور
شوہر آ گئے ہیں ڈنر بھی کر لیا وہ ریسٹ کر رہے ہیں بیٹھ پر لیتے ہوئے گڑیا بھی سو گئی
آپ اکیلے رہتے ہیں یا جٹھانی لوگ کے سب ساتھ ملے
ہاں ہم ابھی چار میں ہم لوگ رہتی ہوں میری فیملی میرے پتی اور میرے بچے
اچھاچ اور نا
دو گھر ہے گاؤں میں تو جیٹھانی دوسرے گھر پہ رہتی ہے ہم لوگ دوسرے گھر پہ رہتے ہیں
کھانا کیا بناائے
کھانا بنائے آج بنائے ہیں چکن بنائے ہیں اور یہ پلاؤ بنائے ہیں
اچھا واہ بہت اچھا چکن میں نے ڈنر کیے ہیں تو
ہوں انڈا روٹی بنائے فلو بنیا ہے تو میں آئی یہ چٹکن بولتے ہیں کہ ہم کو رو پلاؤ بنا دو ہم بولے ہم روٹی کھائیں گے
اچھا
سب کو بنانا پڑتا ہے الگ الگ ہاں
گڑیا کھاتی ہے رات میں کھانا کھا سو تی ہے
ہاں سوتی ہے کھانا کھلائیں اس کو پھر جلدی اس لیے شامنے بناتے ہیں کیونکہ سو جاتی ا چھوٹی ہے تو
ہاں ہاں
جلدی بنانا پڑتا ہے کھانا
اچھا اور سب خیریت ہاں پڑھلی تھے
ہ
ہاں اج پڑھے تھے آپ پڑھے تھے
ہاں پڑھ لیے شام کو اور بتائیے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے بھائی جان یہ سب ابھی کہاں پہ رہتے ہیں
کون
بھائی جان آپ کے کہاں پہ رہتے ہیں
ہھائی جان تو ابھی رہتا ہے وہاں پہ پرتا پور میں ہے ٹھیک ہے ہ ل کہ وہیں پہ کرتا ہے کمپیوٹر آپریٹر کے پد پر ہے
اچھا گورنمنٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ
ارے پرائیویٹ تو ہے بھی لیکن آٹھ سال سے کر رہا ہے
ہ اچھا سیلری کتنا دیتا ہے
سیلری ہے ٹوینٹی فائی فائی
بہت اچھا ہے تب تو